وعلیکم السلام
خیریت
اللہ کا کرام ہے آپ بتاؤ
جی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں بس اور گھر میں سب ٹھیک ہے
جی اللہ کا سو کرے
جی اچھا میں بس آپ کھانا وانا کھا ل اور
ہاں بالکل
اچھا میں بس یہ اپنے بھائی کو سمجھا رہی تھی کہ موبائل کا جو یوز ہے نا وہ ٹھیک سے کرو پے پورا دن ہاں پورے پورے دن ہو جاتا ہے اس کو پوری پوری رات مطلب ایسی گیم گیمس وغیرہ
ہو جائیں گی
ہوں یہی تو ہو رہا ہے کہ گیمس وغیرہ ریلس وغیرہ اس چکر میں فون ایسے دے ؤ تو اب گیمس وغیرہ کھیلنے لگا ہے تو بس یہی سمجھا رہی تھی کہ بھائی اس کا اگر یوز کرنا ہے تو ٹھیک سے کرو اگر یوز ہی کرنا ہے
یوز کہاں کرتے ہیں ان یوز کرتے
ہاں مس یوز کرتے ہیں اس کا بچے تو سب بچے ہی خاص کر کرتے ہیں
تو جب ہم تم بچے تھے ہم نے بھی تو یہی کرا
ہاں یہ بھی ہے
بولو ہم تمہارے ماں باپ بھی تو یہی کہتے تھے کیا کر رہے ہو
جی سمجھایا بہت کہ لیکن اب جو ہے نا میں اگر کسی چیز کی مجھے نالج نہیں ہوتی ہے نا تو میں فون پہ سرچ مار لیتی ہوں
سیم میں بھی کرتی ہوں گوگل پہ
ہ گوگل پہ ہاں گوگل پہ یوٹیوب پہ ایسے سرچ مار لو نا تو پتا چل جاتا ہے کسی چیز کا نالج نہ ہو تو نالج مل جاتی ہے ہاں اب اس کا اچھا سے استعمال کرو گے تو یہی ہے نا اچھے استعمال کرو گے تو اچھا ہوگا
ہاں اصل میں بچی زیادہ تر یا تو ریل دیکھ آج کل ریل بھی بھی دیکھ رہیے کارٹون تین
ہاں گیمس وغیرہ کے چکر میں اپنی آنکھیں خراب کر لیتے ہیں یہ سوپر مین سپر مین بن جاتے ہیں
ہاں ان میں ہی آ جاتی ہے ان کے آتما
ہاں بس یہ ہے کہ ہم ہی ہے یہاں پہ بس سب پوری دنیا میں ہمیں سپر مین بیٹھے اڑ لو ہاں ایک بار کیا ہوا ہماری گھر دلی میں اسی سپر مین کے چکر میں اسی فون پہ سپر مین دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی مما سے بول رہا مما میں تو سپر مین ہوں سپر مین کی کو چمپی آین لی
ہ اللہ رحم کرے
اور پھر اس کو اتنی چوٹ آئی اتنی چوٹ آئی
ایک میں نے بھی سنا تھا شاید وہ آپ ہی کے وہاں کا نیوز ٹھیک ہے کہیں اور کہ نا سپر مین بن رہا تھا بچہ اڑ رہا تھا چھت پہ جا کے ایک سنا تھا میں نے نیوز میں
ہماری طرف بھی ایسا ہوا تھا بہت ہوتا ہوا تھا بچوں کا تو یہ ہے کہ اب کیا ہو ہے کہ اسی پہ ہی کبھی ریلس اسکرول کر رہے ہیں اس ریلس پہ غلط غلط چیز آ رہی ہیں تو وہ اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں
بس ایک آ جاتی ہے نا پھر
ہاں وہی آتی ہیں اور پھر دماغ میں بٹھا کے کہ یہ تو غلط ہے فون میں یہ تھوڑی ہے کہ فون میں کچھ بھی نہیں آتا فون میں اور بھی چیزیں آتی ہیں اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اسلام کی چیزیں بھی آتی ہیں انہیں
نہیں دیکھتے ہیں اسے تو بہت جلدی ہٹاتے
ہاں وہ تو بہت جلدی ہٹاتے ہیں یہ تو فالتو کی چیز ہے
ہوں اس میں ٹائم ویٹ
ہاں اس میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اپنا فون گیمس میں ان کو گیمس سے فائدہ ملے گا یہ نہیں پتا کہ اوپر والے آخرت والے آخرت کے دن کیا ہوگا
بالکل آخرت کا تو بڑو بڑوں تو نہیں پتا ہی ہے تو بچے ہیں نہ سمج ہم ہمیں بھی نہیں پتا تو ہم کتنے گنا کرتے ہیں اللہ وس ہم پہ رحم کرے اور ہمیں دین کی ہدایت دے دن پہ چلنے کی توحفیق تھ
اللہ وسم کرے آج کی جو آج کی دنیا کو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے فون کے چکر میں
اس لیے جو فون آیا نا یہ اب تو یہ آ گیا لمیٹیڈ
انلیمیٹیڈ ہاں
اپ ضبک نسند کر رکھتا ہے
پہلے کے زمانے میں ایسا فون وغیرہ کا کچھ سسٹم نہیں تھا تو اپنا ٹائم سے گھر آنا ٹائم سے یہ کرنا ٹائم سے سو
ہ ہماری عمر میں فن تو تھے مگر گیم تھے
اتنی اس ٹائم سمجھ نہیں ا ت میں بھی چھوٹی تھی نا تو اتنی سمجھنی تھی کہ بھائی گیم میں گھسنا ہے تو گھسنا ہی ہے آج کل کے بچے میرا بھائی بھی ایسا سے کرتا ہے کہ اگر فون نہیں ملا نا تو بس کھا نہیں کھائے گا یہ نہیں کرےا وہ نہیں کرے گا
یہی تو خراب والدا اچ پٹائی لگا دو ک دن اس کی
ہاں اب اس سے اس کو سمجھاؤ کہ بھائی دیکھ غلط ہے ہاں کیونکہ ایک بار دے دیا نا فون آاتھ میں تو بس یہ ہے کہ پڑھائی کے چکر ماں باپ بھی کیا ماں باپ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی اچھا ہے چلو پڑھ لے گا بچہ پڑھائی کے چکر میں ماں باپ بھی دے دیتے ہیں
یہ فون بھی اسکول والو نے خراب کرے آگے
ہاں یہ بھی اسکول وال کی ہاں آن لائن کر دی کہ آن لائن واق کام آارا ہے وہ
ہاں اب گھستے رہو ان کے پیچھے ماں باپ
اب جھوٹ بولتے ہیں بچے کی ممی کام آ ل ہو تو فون
ہاں
ہوں
بہت ہی زیادہ دقت ہو رہی ہے ہمیں
ہاں
اتنا تو کوئی نہیں کرتا جتنا ان فونوں نے سب کو بگاڑ د کم بخت
لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت اچھا استعمال بھی کرتے ہیں اس کا ایسی بات نہیں ہے
ہاں بالکل جیسے میں اپنے گھر چلے آتی ہوں کیونکہ وہاں تو فری رہتے ہیں کام نہیں دھندا نہیں کچھ تو جیسے دو دو گھنٹے ہو گئے یا کچھ ہو گئے بچے بھی دیکھ رہے میں بھی پڑھی ہوئی دیکھ رہی تو کیا ہماری امی کہ گ ان فونوں میں لگ جا کس نے بنائی ہیں فون
اچھا
ہ
انکے زمانے میں نہیں ہوں گے فون اس لیے بولتی ہیں وہ
ویسے
بڑے بوڑے بولتے ہی ہیں میری بی نانی بولتی ہیں کہ فون کے چکر میں میں انسان ب کاری ہے
ان کو بس یہ مل جائے چھوٹا ہو بڑا ہو نو انگی چلا تے راہو گھر آنھے ہو جاے گے آنھے ہے تم انھے ہو جاؤ
پیسہ بھی جائے گا آنکھیں بھی خراب
ا بالکل پھر تو نمبر بڑھتا ہی رہتا چشمے کا گھٹٹ کا ہے
پھر یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا یہ نقصان ہے تو تھوڑا بہت چلا لو چلا لو لیکن نہیں
اصل میں بات یہ بھی تو ہے جب ریل دیکھو چل تھوڑی دیر دیکھ لیں وہ تھوڑی دیر میں نے گنٹے نکل گئے پت
پتا ہی نہیں چلتا ہاں
پھر یہ رہے گا اب بند کرے اب بند کرے وہ بند ہی نہیں ہو
ہاں پھر ہم چھین بھی رہ جائیں گے نا تو پھیل جائیں گے
پھر تو ہم سے ہم ہم دشمن ہیں ان بچوں کے
فون ہاں فون اپنا پا پاس رہے گا فون وہ ہے بالکل دشمن ہم ہے وہ دوست ہیں
ہوں یہی طریقہ آجما رکھے بچوں نے بھی پ بس کوئی نہیں ہی ہیں بس ہم اور ہمارا فوج
فون ہونا چاہیے اور گیم ہونا چاہیے اس کے اندر نیٹ ہونا چاہیے پورا پورا اڑا دے نیٹ
ہوں ایک وہ پب جی ہے ایک اور چلات کتنی اس میں تو کتنی نے مرے تھے ان کسان بچے بچارے
فری فائر پبجی یہ سب وہ سب
جبک وہ باہر دیسوں میں بینڈ
بڈے ہاں یہاں پہ بھی بڈ ہی ہے لیکن کیا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے کہ نکال لیتا ہے ب اچھا ہمارا ہے بھائی وہ بھی فری فائر فری فائر
تھری فائر تو بڈ و وہ ہے پب جی
ہاں پب جی فری فائر
میرا بھتیجا کھیلتا ہے اس میں سے پیھے سے فون نہیں آوا جاتی ہے اور مار دے مار د
مار د مار د ہاں ایسی آتی اور پھر انہیں کے چکر میں نا سب سب سے انہ سب سے زیادہ انہیں کے چکر میں بچوں کا دماغ ہلا ہے
دماغ کی ل ہے ہاں جو یہ کنیکٹ ہو رہے
میں نے جب دیکھا میں نے کیا ہے کے اندر کچھ بھی تو نہیں ہے
میں ن جب آواز آئی مجھے بھی میں کہ لائی کہاں سے آواز آ رہی ہے ر یہ بھی بات کر رہا فون چلا رہا گیم چلا رہا ہے مجھے یہ پتا پہلی بار جب میں نے دیکھا مارتے مارتے میں نے جو دیکھا ہے پھر اس نے دوبہارہ کہا میں نے جو دیکھا میں نے یہیا نام ہے نہیں کیا کر رہا تو نک ہم اس ک میں کھیل رہا ہے گیم کھیل رہا ہے آن لائن ا مط کی آن لائن بھی گیم ہوتے ہیں
آن لائن گیم آتے ہیں پھر دوست بھی بن پھر دوست بھڑکات ہیں کہ بھائی تو یہ کر بھائی تو وہ کر اسی چکر میں بچت بگڑ جاتا ہے
وہ بہتر ہے جنہیں ابھی تک فون اتنا ملتا پ نہیں ہے وہ ب ا بھی اچھا ہے ان کے گھر والے بھی اچ چھ
کہ ٹائم سے سونا ٹائم سے جاگنا ٹائم سب فون لے نا ٹائم سے پڑھائی کرنا بس
بالکل
کیونکہ جب فون آ جاتا ہے نا بچے پہ اور جب ہوں چھٹیاں چل گئی ہیں اب بچوں کی بچے اور آزاد ہو گئے ہیں
کہ آن لائن آا کام آن لائن کا ہمارا دو کرنا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے
پھر وہ دکھانے کے لیے ہوتا
ہاں جر ایسا کام کریں گے بس پھر گیم میں
کیونکہ ماں باپ ہٹ جاتے ہیں بڑا ہٹ جاتا ت وہااز ہے پھر و شرو ہو جاات آ ب
جی بس یہی سمجھا رہی تھی اپنے بھائی کو کو سمجھ ج اللہ بس اس کی
اللہ ہدایت دے گا
دا آپ سے مل کے بہت آپ سے بات کری خوشی ہوئی جی اللہ حافظ
اللہ حافظ